وعلیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہیں آپ
بڑھیا
گھر پریوار میں کیسے س آپ کے
سب بہتر ہیں آپ بتائیں
رحمددلہلہ سب پڑ گ
ہاں جی سب کہہ گیا
تو ویسے آج ہم بات کرنا چاہیں گے جیسے کہ کھانے کے اوپر بات کریں گے آج ہم آپ کے حساب سے مطلب باہر کا کھانا بیسٹ ہوتا ہے کف کا کھانا بیسٹ ہوتا ہے
جی میری نظر سے گھر کا کھانا بیسٹ ہوتا ہے
گھر کا کھانا بیسٹ ہوتا ہے اب چلیے آپ بولے کر کے ہمیں ب لیکن باہر کا بھی تو ہو سکتا نا کیکہ دیکو باہر میں تو اتنی اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں یا پروٹینس کی ملتی ہے اور اتنی مطلب سستی چیزیں ملتی ہیں جو ہم شاید گھر میں بھی اگر چاہیں تو نہ بنا پائائے
نہیں آپ کو پتا ہے کہ باہر کس طرح چیزیں بنائی گئی ہیں انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں یا نہیں دھوئے وہی ایک کپڑا ان کے کندھے پر ہوتا ہے اسی سے وہ ہاتھ پوچ لیتے ہیں اسی سے برتن پوش کے دے دیتے ہیں اسی سے ٹیبل صاف کر لیتے ہیں
جی
آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہائیجینگ کا پورا دھیان رکھتے ہیں آپ نےیکھا ہے ٹھیلوں کے اوپر خالی کھلی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس پ میں مکھیاں مچھر بھنکڑے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ تیل کتنا کالا ہوتا ہے کڑھائی میں دیکھا ہے آپ نے تو پھر آپ کیسے کہ سکتے سکتا ہے کہ باہر کا کھانا ٹھیک ہوگا باہر کا کھانا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا
جی جی وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے ہیں میں آپ کی باتیں سمجھ رہا ہوں رحمد اللہ ساری چیزیں ٹھیک ہے پر دیکھو ہر چیز ایک سی نہیں ہوتی نا اب آپ نے پتا نہیں کہاں سے دیکھا کہاں سے نہیں دیکھا تو آپ کے حساب سے آپ نے جو دیکھا وہ صحی ہے نا آپ نے ایک بندے کو دیکھا بٹ آپ ایک بندے کی وجہ سے سارے لوگوں کو جو یھوڑی نہ کر سکتے ہو
وہ با ت ٹھیک ہے لیکن دیکھیے لیکن دیکھی کہ میرے حساب سے مجھے جو لگتا ہے کہ گھر کا کھانا سو پرسینٹ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے
ابپ بول رہے ہو باہر کا گھرتا ہے گھر کا اچھا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھاوں گا اپ گھر میں کتنا اتنی ہائجین رکھتے ہیں
جی ہم جس ہمارے جو پلیٹ فارم ہے رسوئی اس کو ہم بہت اچھی طرح سے ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں
اچھا
ٹھیک ہے اور اپنے ہاتھ ہم بار بار دھوتے ہیں
اچھا
جی اور سبزیوں کو ہمیشہ ڈھک کے پکاتے ہیں اور سمجھ لیجیے آپ فریش تیل یوز کرتے ہیں دھیمی آنس پہ پکاتے ہیں ہے نا اور تو ہم مٹی کے برتن میں بناتے ہیں نہ کہ کوکر میں بناتے ٹھیک ہے نا تو ہم ہائجینک کا بہت اچھا اچھے سے دھیان رکھتے ہیں اور کھانا کھلانے سے پہلے اپنے بچوں کے اچھے سے ہاتھ دھلواتے ہیں اور ہم بھی کھانا بنانے سے پہلے اچھے طریقے سے ہینڈ واش کر کے پھر ہم کھانے میں لگاتے ہیں پھر ہم سبزی کاٹ ہیں پھر چھک لگاتے ہیں اس کے باوجود پھر میں ہاتھ ہینڈ واش کر کے ہی آٹا لگاتی ہوں اور پھر اس کے بعد پھلکے بناتی ہوں
ہاں جی ہاں جی
کیونکہ میں اپنی پوری ہائٹ جن کا دھیان رکھتی ہوں کیونکہ میری ذرا سی لاپرواہی کہیں نہ کہیں میرے پریوار کو مصیبت میں ڈال سکتی اس لیے میں ہائجینگ کا بہت اچھے سے دھیان رکھتی ہوں اور کھانا ہمیشہ مٹی کے برتن میں بناتے ہیں سبزیاں وغیرہ اسی میں پکاتے ہیں سم گیس پہ پکاتے ہیں ہے نا اور کبھی کبھی ہم یہ تندور وغیرہ بھی یوز کر لیتے ہیں کھانے کے لیے
وہ بات آپ کی سب صحیح ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کی بات آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن آپ کو پتاہ ہے آپ کے گھر میں بھی کتنے جرمز وغیرہ ہویں گے جب آپ باہر کہ چیزیں بول رہے ہو تو گھر میں بھی تو وئی ایسا تو نہیں کہ آپ جیسے تم چاہتے ہو آپ ان سب کو بجا لیتے ہو کھانے والا وہ کون ان ساری چیزوں سے
دیکھیے وہ آپ کا آپ کا مطلب آپ کے وچار ہیں میرے وچار جو ہے وہ میں کہہ چکی ہوں آپ کے جو وچار ہیں وہ آپ آپ سمجھیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے بار کھانا تو آپ کے کھائیے اپنے بچوں کو کھلائیے
یہ نہیں بول رہا باہر کا کھانا اچھا ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے یہ بولا تھا کہ باہر کے کھانے پہ وہ ٹیبل والی بات کپڑا مارتے ہے وہ وہاں پہ بٹ ہر چیز ایک سی نہیں ہوتی نا ہر آج کل کے زمانے میں ماڈل فائیو اسٹار ہوٹلس وغیرہ
دیکھیے میں ہوٹلس وغیرہ کی بات نہیں کر رہی ہوں اچھا
ہاں جی
اب آپ یہ ساری چیزیں بول رہے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ ان چیزوں کا جج کر رہے ہو نا
ہاں ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے نا کسی کو ہم مانتے کہ باہر کا کھانا بیکار ہے ساری چیزیں ہے بٹ آپ اسے برا نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ بول رہے ہو تو آپ کی مرضی ہے کہ ہاں اچھا ہے یا نہیں بٹ غلط بھی نہیں ہے صحیح بھی نہیں ہے گھر کا کھانا بھی ٹھیک بھی نہیں ہے غلط ابھی اب گھر کے کھانے میں بھی ہمیں پروٹینس وغیرہ ملتے ہیں منرلس ملتے ہیں وہ بات ہم مانتے ہیں لیکن جو ہم باہر سے سبزی لا رہے ہیں دال لا رہے ہیں مرچی لا رہے ہیں دھنیا وغیرہ چیزیں لا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ ساری کیمیکل مطلب وہ ہے کیمکلس وغیرہ نہیں ہے ان کے اندر لگتا ہے آپ کو کسی حساب سے ارے وہی چیزیں دیکھو اب اپ میرے خیال پہ شاید برا مان جاؤ گے کیونکہ اب یہ چیز ہے نا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ہے نا ساری چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہ کون سی چیز بیسٹ ہے کون چیز نہیں ہے ساری چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے پھر ہی ہمیں ان چیزوں کو خریدنا چاہیے اور کوئی بھی ہمیں مطلب جیسے کہ کوئی چیز لا رہے ہیں ہم باہر سے اسے اچھے سے دھوئے واش کرے ہلکے سے گرم پانی میں ڈالیں ہے نا وہ جو چیز ہے اپنا وہ دکھائے گی اگر وہ کوئی کیمیکل پروف ہوئے گی تو وہ خراب ہونی چالو ہو جائے گی نہیں ہے تو وہ فریش رہے گی ویسے ہی پھر ہم اسے اپنے اچھے طریقے سے پوچ کے پھر بنائیں اور پھر کھائیں ساری چیزوں کا دھیان رکھیں بچوں کا دھیان رکھیں ان کی ہیلتھ کا دھیان رکھے کوئی ایسے تلی وغیرہ چیزیں نہ بنائے زیادہ ائلی چیز نہ بنائیں زیادہ بٹری چیز نہ بنائیں ہے نا نان ویج چیز کا بھی ہم تھوڑا کم ہی اپنا مطلب یوز کریں گوشت وغیرہ تھوڑا کم بنائے ساری چیزوں کا ہم دھیان رکھیں مینج کر کے چل چلتے تبھی دیکھو ہم کچھ کر پائیں گے آگے ہے نا آپ کی بات ٹھیک ہے میں مان گیا آپ کی بات آپ نے بولا کہ باہر کا بیکار ہے میں مانتا ہوں میں خود کہ تو باہر کا بیکار ہے کیونکہ دیکھو باہر کی ایسی کچھ چیزیں جو ہمارے نا شریر کو بہت نقصان دیتی ہیں بٹ کئی لوگ پھر بھی کھاتے ہیں جیسے کہ آج کل نا بچوں میں ایک ٹرینڈ بہت چل پڑا ہے موموز کاچؤمین کا پاستا وغیرہ کا ہےا آپ کے بچے بھی شاید کہیں نہ کہیں کھاتے ہوئیں گے تو وہی چیزیں ہمیں ان سے بچانا اہ کیکہ دیکو وہ سمجھتے ہیں موموز وغیرہ میں کچھ نہیں ہوتا بٹ موموز میں کیا ہوتا سویابین وغیرہ اب وہ اس چیز کو پت نہیں کیسے رکھتے ہیں کیسے نہیں رکھتے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے ہمیں اوپنلی یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اوپن نہیں رہتی ہے تو یہ نقصان پہنچاتی ہے اب پھر بھی تب بھی ہم کھاتے ہیں ہمارے بچے وغیرہ کھاتے ہیں ہے نا تو وہ ہمارے ان کے نقصان سے رہتے وہ نہیں مانتے نہیں سمجھتے بات کو پھر جتنے انہوں نے کھائے نہیں ہوتے نا اس سے زیادہ ان کے اوپر وہ لگ جاتے ہیں پیسے کبھی ڈاکٹر سے دوائی لانا کبھی پرچہ بنوانا کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ میں تو بھی کہی ہے نا اور پت ہے یہ جو ہمارا دوائی وغیرہ کا خرچ ہوتا ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے نا بہت ہم اپنی صحت پہ اس کے کے حساب سے دس روپئے بھی خرچ نہیں کر سکتے اور پر جب ہم بیمار ہوئیں گے نا اگر ڈاکٹر بولے گا کہ ہاں جی یہ بیس ہزار کا انجیکشن ہے وہ یہ ابھی ایک گھنٹے کے اندر لگنا ہے کم بیس ہزار کا انجیکشن بھیناا ایک گھنٹے کے اندر اندر لگوا لیں گے اور بھائی یہ بات اپنی صحت پہ دھیان رکھنے کی آئے نا ہم سے بولا جائے کہ آپ بیس والا ایک بنانا شیک روز بنا ہے تو ہم بیس روپے روز مینج نہیں کرتے پائیں گے اس چیز کے لیے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اس ہمیں بچوں کو بولنا چاہیے سمھانا چاہیے کہ ان کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کم سے کم باہر کا کھائیں ہیلدی کھائیں ہیلدی فوڈ کھائیں ہت کا دھیان رکھے اپنا دھیان رکھے فاسٹ فوڈ وغیرہ سے بچے اک دیکو ہمار انڈیا میں بھی ایک دم پاسٹ فورٹ کا کریز نہیں تھا یہ پتا نہیں اچانک سے اتنا کہاں سے آ گیا اب آیا ہے بچے اسچ کے چکر کے دیوانے ہو چکے ہیں پاگل ہو چکے ہیں اپنے کتنے کتنے آتے ہیں فیمس لوگ ہیں جو اپنا موموز وغیرہ بناتے ہیںائی یہ بناتے ہیں نا ان کے کھانے کے پیچھے بٹ وہ اس چیز کو وہ نہیں دیکھتے کہ آگے جا کے یہ نقصان کتنا پہنچائے گی وہ ابھی تھوڑی دیر کا وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں یار ابھی ٹیسٹ ہے اچھی یہی ہے بٹ یہ دقت ہے نا آگے ج کے بہت نقصان پہنچاتی ہے ہمیں پت بھی نہیں ہوتا ایسے ایسے بیمارییاں ہوتی ہیں ایسی ایسی دقتیں ہوتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے
ہاں
ا آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ہے آپ گوگل شیٹ پہ جا کے وہاں پہ نکال سکتے ساری چیزیں کہ کیا ہے مجموز کھانے سے کیا سائڈ افیکٹ ہیں کیا بینیفٹ ہیں کیا چیزیں چاؤمین کھانے سے کیا بینیفٹ ہے کیا سائڈ افیکٹ ہے کیا نقصان ہے وہ آپ کے سامنے نا ایک اتنا بڑا پیپر نکال کے رکھ دے گا جس میں ساری چیزیں لھی ہویں گی کہ کیا کیا نقصان ہے کیا کیا ہے بینیفٹ تو کوئی دیککھے گا آپ کو سارے نقصان ہی نقصان دکھھیں گے سارے نقصان نقصان
صحی بات ہے
پھر بھی ہمارے بچے کھاتے نہیں سمجھتے اس چیز کو دیکو ہم اچھے پیرنٹس بننے کے ناطے اچھے ماں باپ بننے کے ناطے اچھے بھائی بہن بننے کے ن اچھا دوست بننے کے ناطے ہمیں ان کو خود دھیان رکھنا پڑے گا ہے نا اگر ہم چاہتے ہیں وہ ہیلدی رہیں ہم ہیلدی رہیں وہ ہنستے کھیلتے رہے ہم ہنستے کھیلتے رہے ساری چیزیں بیسٹ رہ ساری چیز بڑھیا رہے تو ہمیں دیکھو تھوڑا نا ان باہار چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا گھر کی چیزیں کھانی پڑیں گی آپ کی بہت صحی بات لگی تھی مجھے ایک آپ نے بولا تھا کہ میں ساری چیزیں ہائجین رکھتی ہوں رسوئی ہجین رکھتی ہوں سب چیز آپ کی بہت بڑھیا تھی اگر ایسی ہر گھر کی ممی رکھیں نا ہر گھر کی امی رکھیں جیز کو پرفیکٹ تو آپ مانیں گے کہ گھرنا جنت بن جائے گا جنت جو ہم کھائیں گے وہ ہماری صحت کو لگے گا جو ہم پیئیں گے وہ ہماری صحت کو کو لگے گا اگر ہم گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت ہمیں لگے گا اگر ہم اپنا سادی روٹی کھا رہے سادی روٹی لگے گی ہمیں اگر ہم جو چیز لا رہے ہیں ہم وہ کھائیں گے تو ہم پھر لگے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ دیکھو وہی چیز ہے کہ ہر بندہ نا اپنے آپ کو تھوڑا سا مینج کر کے چلے گا اپنے دھیان رکھ کے چلے گا اپنی سائ چیز رکھ کے چلے گا تو وہ اپنا زیادہ سے زیادہ اپنے صحت کو اپنے سواستھ کو اپنے پورے شریر کو اتنا پرفیکٹ رکھ پائے گا نا کہ کبھی فیوچر میں کوئی دقت نہیں ہوئےگی اسے سمجھ رہے آپ بات کو ہاں جی وہی چیزیں دیکھو دھیان رکھو اپنا دھیان رکھو اپنے بچوں کا دھیان رکھو بھائی بہن فرینڈ سب کا دھیان رکھو اب ن دیکھو یہ سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی آ گئی کہ اپ دیکھو گرمی بہت پڑ رہی ہے نا تو ہمیں ان کا یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ پانی ٹائم ٹو ٹائم پیتے رہے ساری چیزیں ٹائم ٹو ٹائم کرتے رہے ہیں اب ایسا ہے کہ دیکھو کئی بچے پانی بھی نہیں پیتے گرمیوں میں گرمی لگ رہی ہے چل رہی ہے اور پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے چکر آنے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں سر درد الٹی وغیرہ اور بیمارییاں لگ جاتی ہیں تو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اپنا دھیان رکھے پانی کو اپنا تھوڑا گنگنا کریں اسے ٹھنڈا کریں چھانے اسے ایک بوتل میں ڈالیں الیکٹرول اور ایس کچھ بھی ایسا کوئی پانی کا وہ ڈالیں جو پانی کے انگریڈینٹس پورے کریں ٹھیک ہے جی اور وہ تھوڑا تھوڑا پانی کے لی پورے کرے گا تو پانی ہماری صحت میں لگے گا ہمارے پانی کے انٹیکٹ اپنے پورے ہوئیں گے ٹھیک ہے
ہی
ہاں جی چلیے کوئی نہیں آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر آپ سے اگلی دفعہ پھر بات کریں گے ٹھیک ہے